السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
والیکم سلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے بھائی آپ کے ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل بالکل آپ کے گھر پہ ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے کھانا کھایا آپ نے
جی میں نے تو کھا لیا آپ نے کھایا
ہاں جی میں نے کھا لیا کھانا
اور سنائیے کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں بیٹھا تھا ا ایک کتاب پڑھ رہا تھا
جی
میں کتاب پڑھ رہا تھا سائنس کی جدید ٹیکنالوجیز کے متعلق جو کتاب ہے اس میں بھی پڑ رہا تھا جب سے سائنس نے ترقی کی ہماری زندگی کافی زیادہ آسان ہو چکی یک ہے
جی بالکل بالکل بہت جی بالکل بالکل سائنس تو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے ہم صبح سے رات تک بہت سی چیزوں میں سائنس کا استعمال کرتے اگر دیکھا جائے تو موبائل فون سے بات کرنا انٹرنیٹ چلانا یا بجلی پنکھا بلب اے سی کا استعمال کرتے ہیں ریفریجریٹر میں کھانا تازہ رکھنا یا واشنگ مشین سے کپڑے دھونا بہت ساری چیزیں گاڑیاں بس ٹرین ہوائی جہاز سے سفر کرنا تو یہ بھی سائنس کی ہی ایجاداد ہے اور اگر دیکھا جائے تو سائنس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور ہماری زندگی میں کئی نقصانات بھی ہے اس کے سائنس انسانی زندگی کے لیے بہت مفید تو ہے لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے کئی نقصانات بھی ہیں اگر دیکھا جائے جیسے کہ نیو نیوکلیئر اور دوسرے خطرناک ہتھیار بنائے گئے سائنس کی بدولت فیکٹریز اور گاڑیوں کی وجہ سے جو ہوا کی آلودگی بر بڑتی جا رہی ہے وہ بھی سائنس کی ایک نقصانات ہی یا موبائل اور انٹرنیٹ موبائل اور انٹرنیٹ کے حد سے زیادہ استعمال کرنا وہ بھی ایک نقصان یہ ہماری زندگی میں اور اس کی وجہ سے جب جب سے یہ موبائل انٹرنیٹ وغیرہ سب کے پاس موصور ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے سائبر کرائم یا آن لائن فراڈ وغیرہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے
ہاں صحیح بات ہے
تو آپ کو کیا کیا لگتا ہے رائنس کا استعمال ہماری زندگی میں تو روزمرہ زندگی میں ہوتا ہی ہوتا ہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہم اس کے نقصانات کیسے کم کر سکتے ہیں
پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا ایسا خیال ہے کہ سائنس کے فوائد زیادہ ہے اس کے برعک نقصان کے برعکس پہلے ہم دیکھیں گے ہماری جو ہمارا جو ہم جتنے بھی اسپتال ہے وہاں پر نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہے سائنس کی بدولت آئی ہے جس سے جتنے بھی مریض ہیں وہ ہم ان کو کا ان کے علاج کر پاتے ہیں ان کے مرض کا آ وجہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ پہلے کے زمانے میں اگر ایسا کوئی ہوتا تھا جس کو کینسر ہوتا تھا ہم وہ نہیں دیکھ پاتے تھے اس کو کیا کیسی کیا بیماری ہے سائن اس نے ایسی ٹیکنالوجی لائی جس سے ہم آج کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا صحیح صحیح علاج کیا جاتا ہے ایسے ہی کئی سارے اور کارنامے ہیں سائنس کے جس سے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی آسان ہو چکی ہے سائنس کی بدولت آج کل ہم گھر بیٹھے کچھ بھی کام کر پاتے ہیں ہمیں زیادہ باہر نہیں نکلنا پڑتا تا ہے یا پھر سائنس کی بدولت ہمیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہو بھوکمپ آنے والا ہے یا سیلاب کے نقصانات جو ہمیں جیلنے پڑتے تھے پہلے اب پہلے ہم پتا لگاتے ہیں سیلاب کب آ سکتا ہے یا موسم کی جانکاری ہم اب پتا کر پاتے ہے جس وجہ سے ہم اپنے سارے ادھورے کام وقت سے پہلے پورے کر لیتے ہیں
جی بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس کے خالی نقصانات ہیں سائن اگر دیکھا جائے تو تو سائنس خود ایک بری چیز تو نہیں ہے اس کا صحیح استعمال انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے جب کہہ جو غلط استعمال ہے اس کے نقصانات کا سبب بنتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سائنس کو ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر ہے کرنا چاہیے جیسے کہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ سائنس کے نقصانات ہم کیسے بچا سکتے ہیں
سائنس کے نقصانات ہم اس وجہ سے اس ذریعے سے بچا سکتے ہیں کہ ہم سائنس کی جو ٹیکنالوجیز ہے ان کا صحیح سے استعمال کرے ہم سائنس کی سائنس کے جتنے بھی آج کل کے نقصانات ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہم کا استعمالوں میں غلط طریقوں میں ہم سائنس استعمال کر رہے ہیں سائنس کی ٹیکنالوجیز ہم غلط طریقے اسے استعمال کر رہے اس وجہ سے وہ نقصانات بڑھ جاتے ہیں اگر ہمیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے اگر ہمیں اس نقصانات کم کرنے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے کہ ہم اس کے ن غلط استعمال نہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ بنے
جی بالکل بالکل جیسے کہ میں بول رہا تھا آپ سے کہ آن لائن فراڈ وغیرہ بہت ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آن لائن فراڈ سے ہم ایسے بچنے چاہیے کہ جو ہماری پرسنل معلومات ہے محفوظ رکھے نہ کہ ایسے ہی کسی کو بھی دے دے جس کی وجہ سے ہم آن لائن فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں یا دیکھا جائے تو ماحول کو بچانے کے لیے اگر جو ہم پولیوشن کی بات کر رہے تھے گاڑیوں سے نک نکلنے والا دعا تو ماحول کو بچانے کے لیے جو ہم گاڑیوں کا استعمال کم کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں چلانا پسند کرے تاکہ جو ماحول بھی اس سے خراب ہو رہا ہے وہ بھی کام ہو جائے
بالکل صحیح بات جو الیکٹرک گاڑیاں اب آ گئی وہ بھی سائنس کی ہی دین ہے جس کی بدولت ہم جو پہلے گاڑیاں ہوا کرتی ج آج بھی استعمال ہوتی ہے لیکن الیکٹرک گاڑیوں کی وجہ سے اب ان گاڑیوں سے تو دعا نکلتا نہیں ہے تو ماحول ہمارا آلودہ نہیں ہو رہا ہے اور سائنس نے ایسی نئی نئی ٹیکنالوجیز جدید ٹیکنالوجیز نکالی ہے جس سے ہم ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں
جی بالکل بالکل جیسے دیکھا جائے تو فیکٹریز ہیں تو یہاں سے ہمارے یہاں سے ایک فیکٹری ہے کہ قریبی ایک فیکٹری ہے بنی ہے تو فیکٹری میں وہ جو ایک چیز اچھا کیا کہ جو بے روزگار لوگ تھے ان کو روزگار اطا کیا لیکن اس کا دھواں جو ہے ہوا کو آلودہ کرنے لگا لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں اس دئیں سے درخت بھی سوکھ رہے ہیں تو گاؤں والوں نے دیکھا جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں تو ان نے فیکٹری کے مالک سے درخواست کی کہ جو پولیوشن کم کرنے کے لیے سائنس نے مشینیں بنائی ہے تو آپ ان کا استعمال کریں
تو جب وہ فیکٹری کا جو مالک تھا ان نے پھر وہ ان مشینوں کا استعمال کیا جس سے جو ہمارے ماحول میں زہریلی گیس وغیرہ نکل رہی تھی تو وہ کم ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سائنس نے ہمارے پاس چیزیں مفید کی ہے تو ہم ان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں نہ کہ ایسی جی بالکل تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہوتی تو آپ تھوڑا سا زیادہ خرچہ کر کے سائنس کی وہ ساری مشینیں خریدتے جس سے ماحول میں
اگر میرے پاس مجھے میری کوئی فیکٹری ہوتی تو میں پہلے یہ کام کرتا میں سائنس کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہے وہ استعمال کرتا تاکہ میرا ماحول آلودہ نہ ہو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی نس نقصان نہ بنے اور میں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتا سائنس کی جو سائنس نے ایجاد کی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ مل سکے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچے اور میرا سب سے پہلا یہ کام ہو تاکہ میں اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرتا
بالکل بالکل تو آپ کی آپ کی جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو بہت کچھ خوشی ہوئی جان کر کے لوگ آج بھی اپنے ماحول کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑ کاٹتے ہیں وہ سوچتے ہیں ایک پیڑ کاٹنے سے کیا ہی ہو جائے گا ہمارا ماحول پھر بھی گند آئی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگوں سے بات ہوتی
آج کل میں نئی نئی ٹیکنالوجیز دیکھ رہا ہوں سائنس کی وہ یہی کہ اگر کہیں پہ ہمیں زمین ضرورت ہوتی ہے جہاں پر پیڑ لگے ہوتے ہیں سائنس کی بدولت ایسی مشینیں بنائی گئی ہے جن کی وجہ سے ہم وہ پیڑ کاٹتا کاٹنا نہیں پڑتا ہم وہ پیڑ وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا سکتے ہیں
بالکل بالکل بہت خوب یہ جانکاری آپ سے پا کر مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ میں نے پہلی بار ایسی کوئی سائنس کی ایجادات کے بارے میں سنا
اور سائنس نے کئی ساری ایسی مشینیں ایجاد کی ہے جو ہمیں کھیتی باڑی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے
بالکل سائنس کی بدولوں تو کسانوں کا کام بھی بہت حد تک آسان ہو گیا ہے دیکھا جائے جو ٹریکٹر وغیرہ ہے پہلے کے ٹائم میں تو وہ گائے بیلوں سے ہل جودواتے تھے اپنے کھیتوں میں تو اب تو ٹریکٹر وغیرہ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھی تھوڑی سہولیت ہو گئی ہے
بالکل صحیح بات بولی آپ نے
میرے خیال سے جو پہلے کے ٹائم پہ جو سائنس نے جتنی زیادہ ترقی کی
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں سائنس اب ویسی ترقی نہیں کر رہا ہے سائنس کا کی ٹیکنالوجیز اب اتنی زیادہ بہتر نہیں ہو رہی ہے
ایسا مجھے تو ایسا نہیں لگتا کیونکہ دیکھا جائے پہلے کے زمانے میں جو ایجادہ سائنس نے کی ہے تو وہ بھی بہت ہی اچھی ہے لیکن لوگوں نے ان کا غلط استعمال کر کے اس اس کا زیادہ یوز کر کے اس کو کو غلط طریقے سے استعمال کر کے خراب بتا دیا ہے اور جو آج کی ٹیکنالوجیز سائنس ایجاد کرتے ہیں تو وہ بھی بہت بہترینی ہی رہتی ہے جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے تھے ابھی کہ کسانوں کے لیے ان نے بہت ساری ایسی ایجادات ک ہیں جس سے ان کا کام آسان ہو گیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سائنس پہلے سے تو آج کل بہت ترقی کر رہا ہے چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر بہت ہی اچھا لگا ہوں امیدیں آپ کو بھی اچھا ہی لگا ہوگا
آ سے اس متعلق بات کر کے خوشی محسوس ہوئی آپ سے یہ جانکاری حاصل کر کے کہ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی امید ہے آگے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی
جی اللہ حافظ
خدا حافظ